ہاں
اس کو جوائنگ میں ٹائم لگتا ہے
پتہ نہیں کیوں
میں نے کہا اس نے بولا تھا مطلب ایسے میں ہتو لاؤں گا وہ یے پھر میں آپ کو دیا کروں گا لیکن کیا کرے
آپ مجھے ایک بات اس کو ضروری ہے کہ ٹین نٹن مینٹس کا یے مطلب یے الیون اس کو کنٹینیوس نہیں کر سکتے ایسے ٹوینٹی
نہ نہ
اچھا وہ ایک ہی آتی ہے
ہاں
اچھا ٹھیک ہے
جی
ہمم اور آپ کے گھر والے وہاں پے ٹھیک ہے میں نے تمہاری آپ کی بہن کو بولا تھا کہ آپ کو وہاں پہ من لگتا ہے وہ اس سے بولا ہمیں لگتا تا ہی نہیں ہم نے شفٹ کیا ہے
سچ ہے ارے نہیں جب میں وہاں سے میں تو روتی تھی
ہاں
میں نے رویا جب میں وہاں تھی
سچ میں
اللہ کی قسم حایا جان کی قسم
تو وہ کیوں بولتے وہ اس کاصطتے میں ابھی دکھتا ہی نہیں ادھر رہا کانٹیکٹ میں
نہیں وہ نیا نیا ہے نا
نیا نیا اجالا
اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ تو پھر ویسا مسئلہ ہوگا نا پھر ان کو خود دکھے گا
اور کیا میں نے اس کو بولا کہ آپ کو یے نہیں لگتا ہے دل لگتا ہے وہاں پے من لگتا ہے بول رہی ہاں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہی نہیں ہم نے شفٹ کیا ہے بولا سچ میں بولا ہاں
اور تمہیں پتہ ہے کیا مسئلہ مطلب مطلب وہ نہ زیادہ مطلب ہم نہ زیادہ نکلتی تھے باہر وہ یے
نہ
اس سے بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے مطلب اگر عادت ہوتی ہے نا
ہاں
پھر تو پڑتا ہی ہے فرق
اور کیا تو میں نے مجھے حیرت ہی ہوگی میں نے بولا وہ پھر تو اچھا ہے آپ کی بہن تو مطلب میں نے اس کو بولا میں نے سوچا آ پ بول رہی تھی ایسے ہم من ہی
نہیں میں اپنا کہہ رہی ہوں سچ میں میں نے قسم دکھائی نا میں نے رویا ہے
دیکھا میں نے بولا آپ کو نانی کا دل لگتے بولا ہاں لیکن یے بولا اس نے صحیح کی بولا یہاں پے موسم بہت اچھا ہے یہاں پے زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے فین بھی ہم آف کرتے ہیں کبھی کبھی ہم ہمیں بولے یہاں پے نیچرل ہوا آتی ہے وہ یے تو میں نے بولا وہ تو اچھا ہے
نیچرل ہوا کہاں سے آتی ہے یہاں کیا یہاں پے آرٹیفیشل ہوا آتی ہے
نہیں یہاں پہ پیڑ پودے ہیں یہاں پے نہیں لگتی ہے اتنی گرمی
کیا کیا کر رہےکیا کہے
وہ ابھی پیار کی جنت میں ہے تو
اس کو وہی کی ہوا آ رہی ہوگی
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ بھی ہے لیکن ماریا بہت کمزور ہو گئی ہے آپ کی بہن ہے نا
بہت ہی بہت ذیادہ
اس کو آتی ہو گئی یاد اپنی ماں کی
اور کیا کیا کہتے آپ مجھے اللہ اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو اوپر سے اس کو اتنا لاڑ پیار
اور کیا آپ لوگوں کی مطلب ماما کی ڈیتھ پہلے ہی ہو گئی تھی اب اس نے آپ کو بھی سنبھالا تھا جیسے ہوتا ہے سب میں ہوتا ہے اپنے ماما کے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن پھر بھی اس نے ہاتھ رکھا تم دونوں بہنوں پر بھی اپنے بچوں کو بھی اس کو مطلب اس کی ضرورت تھی آپ کو جب ڈلیوری ہوئی مطلب جیسا پیسے آپ کو بھی کیا وہاں پے آپ کی بیٹی کو اس نے پالا بچاری نے ویسے ہی اپنی بیٹی کو بھی ضرورت تھی اس کو اپنی ماں کی تھی نا
کیا کر رہے ہو وہ یہی پی ہے
بیٹا
وہ بھی یہی سے ہے
وہ کیا کر رہا ہے
کچھ نے وہ فون دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کو نیند ہی پڑی شاید ماما بھی اسی کے میں
آپ اس کو بول دو سسو مت کرے گا وہ
وہ بیٹھا ہی ابھی حمزہ جان حمزہ سسو کرو گے نہ نہ
اچھا ٹھیک ہے کو پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کو وہ لگایا تھا سر پے جسے نا وہ کو کیا بولتے ہیں
آپ کو پتاہ ہے آپ نے اس سے مجھے کون سی گاند لائی یہاں سے
ہاں
آپ کو پتہ ہے آپ نے اس میں سے کونی گاند لائی یہاں سے
کیوں کہاں سے
آپ نے وہ سنگ میں ایسے ہی پہکا تھا نا
ہاں
مجھے بت پتہ تھی کیا ہے میں نے صابن بھیا سے سنگ کو وہ سارا مجھے اسی برش میں پھنس گیا
افسوس کی بات پھر
اٹھا رہی تھی اٹھا رہی تھی ایک ایک کری پھر ماما نے ک رکھو ایسے پھر کل فھینکے گئے میں نے کہا نہیں یار میں نے اٹھایا ہاں اور کیا
آپ پاگل ہو اللہ کی قسم بتہ میں نے وہ گرا نا میں نے اسے پانی ڈالا وہ سیدھے گیا تھا اس میں
آپ کو پتہ ہے مجھے وہ لگا وہ ہائیڈین س کا وہ چورما جیسا ہے میں نے ایسے ہی کہا مجھے کیا پتہ وہ وہ اس مگول ہے
تمہیں پتہ ہے ہم نے اس کو لگایا نا ہم اب بی کر رہے اس کا ہو جائے گا یے ٹھیک اس نے اس ہاتھ سے اتارا ہے ٹانک پے لگایا ہے اب کھا رہی ہے
وہ ہوتا ہی کیا ہے مطلب کس چیز کا ہوتا ہے وہ جیسے وہ چیا سیٹ سے
ہاں ہاں ویسے ہی ہے وہ
ہاں میں کیا کروں مجھے باذو میں اتنا درد ہے
اب جان تو پھر باہر کچھ دوائی لانی تھی تو
لیکے کیا ہمارے پرسو سے اتنی ایک کھای پرسوں سے اتنی ایک تمہاری یے پین کلر کھائی میں نے ایک دو تین چار پانچ
ہمم آمم
کیا کرے
اب کوئی گزارا بھی نہیں ہے پین کلر کے سوا میں اب کنٹنییو کھا تو مجھے لگا تھا وہ ایک دوائی وہاں پے ڈپریشن کی دی ہے اس نے ایک ہے نا وہ وگن دوسری ہے اسٹامک کی اور تیسری ہے نا وہ ہم نے سوچا تھا وہ بد دماغی سیکریٹکی
پتہ نہیں ماما کچھ بول بولی جا رہی ہے بولی جا رہی ہے ویسے اندر جا رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا
ماما
ہاں وہ بھاگ گئی یہاں سے پتا نہیں کہاں گئی
اب ادھر آئی
پھر پوچھنا کیا ہوا
بول رہی مجے نیند آرہی ہے میں سوجاؤں
نہیں وہ بول رہی تھی کسی کو سزائی سخت
پتہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں بولا
ہوں وہ گیا
وہ اب جی آیا باہر نکلا اسی کے بعد پھر سے وہ سوسو کرنے بیٹھا آگے
افسوس کی بات اب کرنے دو اس کو سونا ہے نا اب چھوڑو کل دھونا ہی ہے
چلو ٹھیک ہے نہیں یہ یہ پھر اسی کے اوپر چلتے ہیں نا اسی لیے
اور کیا
ہوں ہاں ہاں وہ بھی آیا وہ ہاں ہمزہ کو ڈانٹ رہا ہے بول رہا ہے ک آپ کو صبح بھی بولا ایسے مت سوسو کرو
ہاں اچھا کیا میری بیٹی کو اتنی س پوٹی کی سمل آ رہی ہے میں آپ کو کیا بولوں
ہم کو پتا ہے سب ہم نے دوسری بار کام کیا نا ایک سال پہلے کب تب آپ نے بہت دنوں میں اتنا اتنی کمائی کی ہوگی ہے نا
کہاں کی میں نے اتنی
ہاں ہوا ہے نا تب آپ نے تب آپ نے خالی چار سو چار ہزار کے کچھ کمائے تھے نا
ہاں چار سو کم ہی ہات اچھا شاید چار ہزار اس میں سے میں نے سات سو دیے تھے نا اس کو
وہی میں کہہ رہی ہوں نا آج آپ نے مطلب پہلے وہی اچھا کیا پھر بھی
ہاں شکر الحمد للہ پھر بھی میں نے سوٹ اسٹچ کروائے ہے پھر بھی اس کو میں دوں گی سلائی تو
میں نے جو پہلے کام اسٹارٹ کیا نا یہ پہلے ایک ہی کی تھی نا میں نے
ہاں
اسمے مجھے یہی ٹوئنٹی فائیو کے کچھ ملے پھر تب سے میں نے پورے کنٹیینیو کر لیا
اب مجھے ٹوئنٹی فائیو مل مجھے ابھی ایٹین اورٹ فائیو کتنا ہو گیا ٹوئنٹی تھری
چلو پھر بھی پھر بھی پھر بھی مطلب مجھے اور
ب اسے بولو میں نے تو بس دو کیے مجھے ون نائنٹی ٹو آئے
وہی میں کہہ رہے نا مجھے لگ رہا ہے یہ اس میں شاید آدھے آدھے ہی آئے ہیں
نہیں اس میں مت دکھتا ہے مت
گوش ہے کیا نہیں دکھتا ہے مطلب
اس میں جب پتہ چلتا ہے کہ کس مطلب کس کال میں کتنے پیسے آئے
پہلے تو آتے تھے پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا ہے جو آپ نے لایا ہے باہر سے یہ وہی دیکھ رہا ہے جو وہ وائٹ والا شری
یہ ہے یہ اس کو کیا بولتے ہے تبشیر وہی اور ہے اسکو کیا بولتے ہیں پتا نہیں اسکو کیا بولتے ہیں
سچ تم لوگوں کو کہا ہے کیا ہوگیا
فر مجھے لگا ویسا ہی ہے کچھ
یہ ہے یہ سابوودا
ہاں وہی نہ سابو دان ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں وہی مطلب میرا پتی آیا نا وہاں سے
ہاں
وہ اس کو عادت ہے پہلے وہاں سے ڈھوننے کا یہاں سے ڈھونے گا کیا ہے کیا نہیں ہے پہلے آیا وہاں سے یہی دیکھ دیکھ رہا تھا یہ ہے کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے
اچھا اچھا اس کو یہ بچپن کی عادت ہے
اپ کہیں جاؤ پلی پلئیس اور کچھ میں نے کہا آپ نکلو وہاں سے آپ کہیں جاؤ
جاؤ میڈیکل س مجھے لگا تھو ڑا سا ہی ہے تو نہیں وہاں بول رہی ہے کھانا کھائیں گے
چلو ٹھیک ہے پھر یہ کمپلیٹ ہو جانے دو
ہاں
پھر میں برتن وغیرہ لگاتی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے رکو نا ایک سیکنڈ اس کو ہو جائے د و نا گیارہ
وہ نہیں میں کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کیا کس کا ہے
یہ یہاں پہ چڈی ہے چڈی چڈی پہ گڈی پی
ہ ہ یہ بول رہے ہمزہ اس پے سو سو یہ کسی کسی نے لگائی تھی
یہ ہمزہ کو ہی پہن کے تھی اس نے سو سو کیا تھا نا وہیں سے آ کے کچھ
اچھا چھا یہ سوتا بھی نہیں ہے صبح کتنی س سویرے اٹھا ہے اب و بوٹل میں سے پانی پھینک رہا ہے نیچے
یہ ابھی بھی ماما کو وہی پھینک رہا تھا نا پانی اسی میں سے پانی فینک رہا تھا ابھی بھی ماما کو
ہاں اچھا ٹھیک ہے ہم کھانا کھاتے بعد میں کریں گے اور ا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ بڑا